ہلو
بڑھیا ہیں اپنا بتاؤ
ٹھیک ہے ہمارا بھی بڑھیا ہے اور بتائیے ہاں اور سب خیریے تھے آپ اپنی بتائیے
ماں وہ بھی سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے فیملی کا کیا حال چال ہے
سب فیملی سب ٹھیک ہے آپ اپنی فیملی کو بتائیے حال چال ٹھیک ہے سب خیریت ہیں
ہاں ہاں ہاں سب ٹھیک ہے چل رہا ہے اللہ کا دعا ہے
تو پھر کیا کرتے ہو آپ
ہاں ہ آج کا کیا ٹاپک ہے آج ہم بات کریں گے جن سنکھیا پر
ہاں جن سنکھیا پر
ہاں ہاں جن سنکھیا پر جو جن سنکھیا جو ہے ہمارے مطلب ملک میں جو تو سب سے بڑا سگی معاملہ اس سمے کھڑا ہوا ہے
ہاں
ہاں آبادی جو ہے وہ بسفوٹ ملک کے لیئے اس کی عوام جو ہے سب سے اس کا سرمایہ پونجی ہوتی ہے لیکن جو ہے جب یہ آبادی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہی سمسیا اس ملک کی
ہاں یہ سمسیا اتپن ہو جاتی ہے ہاں صحیح کہا آپ نے
بڑا عجاب بن جاتی ہے ہے نا
ہاں
مقدر نے ہماری زمین اور اس کے وسائل کی ایک محدود سیما تنکی ہے ہے نا
ہاں ہاں صحی صحی کامنا تو جن سنکھیا ودی کا مک کارن بہت ہے جیسے اچھا کی کمی ہونا اور ہاں سماج کے ایک بڑے حصے میں آج بھی تعلیم ش اچھا تعلیم کی کمی ہے جس سے لوگ چھوٹے پریوار کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے جیسے بہتر بر چکس سھا ج آپ سمجھ رہے ہیں جیسے سائنس کی ترقی سے بیماریوں پر قابو پا لیا گیا ہے جس سے مرتو در میں بھاری کمی آ گئی ہے ا ہاں اور جن ودر لگاتار بڑھتی جا رہی ہے
ہاں
تو اس سے جن سنکھیا وردھی تو ہوگی ہی
ہاں
ہ جیسے مذہبی اور پارمپرک سوچ جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بچے ہیں وہ اللہ کی دین ہے اسے مان کے کر لوگ وہ بچے لگاتار جن سنکھیا بڑھا رہے ہیں
ہاں ہاں جو غریبت ہوتی ہے غریب پریواروں میں یہ سوچ ہوتی ہے زیادہ تر ہے نا
ہاں ہاں
ہاں کہ جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے کمانے کے کے ذریعے اتنے ہی زیادہ ہوں گے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان ہاتھوں کے ساتھ پیٹ بھی جڑے ہوتے ہیں
ہاں یہ بڑھتی آبادی کے کے بہت سارے نقصان بھی ہیں لیکن یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جسے غریبی اور بھوکمری زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے غریب پریواروں کے پاس بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے پیسے نہیں ہوتے ہیں
ہاں صحی کہ رہے ہیں
کارن دیش میں غریبی بھکمری کپوشن صحی کھان پان نہ مل پنا یہ ان پری کار سس سیائیں ہیں جو جس سے لگاتار لوگ جوجھ رہے ہیں
اور بے روزگاری کی سنکٹ لگاتار بڑھتی رہی ہے جس نوکریاں روزگار ہیں جو یہ سیمت ہیں موقع پر سیمت ہیں کہ یہاں اتنا روزگار اتنا ن نوکریاں آپ ملنا ہی ملنے ہیں لیکن کام کرنے والے انیکوں ہاتھ ہیں کروڑوں ہاتھ ہیں جو اسنت اسنتولن کی وجہ سے نوجوان مایوس نوجوانوں کی مایوسی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے
ہاں اور ایک یہ بھی ہے جو ہے ہمارے یہاں جنسنکھیا میں بےتحاسا اضافے بڑھتے جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کئی ساماجک اور ذہنی اور طببی طبی جیسے چک سی وجوہس ہے جنہیں بےحد جاننا بھی سمجھنا ضروری ہے جیسے طبی صوبے میڈیکل جو س ٹر ہے اس میں ان کلا وگیان اور چکتسا کی ترقی کی وجہ سے آج جان لیوا بھی بیماریاں پر قابو پا لیا گیا ہے ہے نا اس سے ہاں اس سے اموات کی در جو ہے مرتو کی در جو ہے اس میں بھاری کمی بھی آئی ہے جسے جیسے آپ ہاں آپ سنے ہوگ ہاں اب آپ سنے ہوں گے جو مہان اکبر ہوا کرتا تھا اس کی مرتو بھی ایک پیچس پیچس نامک روگ سے ہوئی تھی اب آپ سمجھ لیجے اگر آج اگر وہ بر مہان ہوتا ہے تو
نہیں یہ بات وہ متی ہی نہیں اس باقاعدہ علاج جاتا اور ٹھیک ہو جاتات
ہاں اور جہالت بہتگ بیداری میں کمی ہوتا ہے سماج میں ایک بڑے حصے میں آج بھی تعلیم شکچھا کی کمی بھی ہے اس ج یہی سب زیادہ جو ہے
جن سنکھیا ودی ہونے سے بہت سار ن نقصان میں جیسے قدرتی سنسادھنوں پر دباؤ زیادہ آبادی رہنے کے لیے مکان کھیتی کے لیے زمین اس کے لیے جنگلوں کو ہاں اس کا اس اس کے لیے جنگلوں کی لگاتار کٹائی دھواں دھار کٹائی چل رہی ہے
ہاں
پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے پردوشن اس قدر بڑھ چکے ہیں انسانی انسان کو لگاتار اس سے خطرہ بنتا جا رہا ہے
ہاں صحیح کہ رہے ہیں ایک دم سے زیادہ آبادی کی وجہ سے اس اسکولوں اور کالجوں اسپتالوں پر دباؤ پین بڑھ گیا ہے ہے نا سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی لمبی قطار لگ ہوئی ہے اسٹیشنوں پر یاتریوں کی لگی ہوئی ہے کہاں جائیں انسان انسان کے لیے ایک اچھی زندگی گزرنا خواب بن گیا ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ اچھی زندگی جیلے اتنی جن سنکھیا میں
ہاں یہ بالکل صحیح ہے اسے نینترن کرنے کے لیے کچھ اپائے ہیں سنسادھن سمادھان ہیں اگر اس پر آواز اٹھایا جائے اس کے پر کچھ کام کیا جائے عوام دونوں طرف کچھ اگر آواز برابر اٹھائی جائے تعلیم شکھا کا پرسار کیا جائے
ہاں ہاںپ تعلیم تعلیم جو ہے تعلیم کا پھیلاؤ ہو سماج میں ہاں سماج میں اگر چھوٹے پریواروں کو یا غریب پریواروں کو شکچھا پراپر ملنے لگے تو یہ شاید اتنا سمجھدار ہو جائیں گے کہ کہ مطلب جنسنکھیا کم کر اس سے خواتین کی ترقی ہو جائے جیسے آتم نربھر اور شکشت بننا مطلب ہاں اس سے شاید قابو پا پایا جا سکتا ہے جن سنکھیا بڑھ ا ترمی
ہاں جاگروکتا ابھیان بیداری مہم لگاتار ٹی وی ریڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے چھوٹے پریوار سکھی پریوار اور ہم ہمارے دو کے نعرے ہر گھر تک پہنچانا چاہیے پہنچانا ہوگا اور کچھ قانون کو کچ قدم اٹھانا چاہیے پرنا پروتساہن دینا چاہیے
صحیح کہ رہے ہیں ہاں اور تو سب ٹھیک ہے
ہاں تو جن سنکھیا بڑھنے پر بہت خطرہ ہے اس پر اگر دھیان نہ دیا گیا تو آگے چل کر آنے والی جو پیڑھیاں ہیں وہ انہیں بہت بڑا سنکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جس یہ پریاورن تو دشت ہوتا جا رہا ہے لگاتار پانی کی کمی ہوتی تیجار ہییں ان لوگوں کو بہت کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے اگر اس کا دھیان صحیح سمے پر دیا جائے اس میں تو شاید کچھ ہو سکتا ہے
ہاں کسی نے کہا ہے جنسنکھیا بیس فوٹ ایک کیسا سوتا ہوا جاللم کی ہے جو کسی بھی دن ہماری پوری تہذیب اور ترقی کو اپنے آگوش میں لے کر ختم کر سکتے
ہاں صی صحی کہا گیا
ہاں صح
جیسے جن سنکھیا کا بڑھنا صرف سرک کی کوئی س درد نہیں ہے بلکہ ہم سب کی ساھے داری اس میں کام ساموہک کرتے تب بھی جو ہوتا ہے یہ سب انیت ہوتی ہے یہ سب مل کر کام کرے گی تو اس پر کام کر کر سکتی ہے
جیسے ہاں تو اس پر جو ہے آبادی پر لگام لگانا بےحد ضروری ہے جب تک ہر ناگرک اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک ترقی کے ساری حدیں ادھورے رہ جائ رہیں گے
اور یہ بات ہے جب جن سنکھیا بڑھے گی اسی وجہ سے نہیں جنگلوں کو کاٹا جا رہا ہے کیونکہ کھیتی زمین بھی چاہیے ہ ہ اور پانی کی بھی کمی اسی کی وجہ سے ہوتی گاڑیوں اور کارخانوں کہ دھوئیں زہریلے مطلب اسی وجہ سے کی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ سارے جتنے بھی بری پردوشن برا اثر مانو جیون پر ڈال رہے ہیں وہ ایک ہی اس کا نشکرش ہے اور ایک ہی اپائے ہے کیول جن سنکھیا پر نینترن